السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
کیا حال ہے ٹھیک ہو
ہاں اللہ کا شکرہ الحمد للہ آپ بتائیے آپ کیسی ہیں
بس ٹھیک
سب خرییت
سب سب سب سب سب ٹھیک سب ٹھیک وہاں پہ سب جی
جی الحمد للہ اچھے ہیں سب
چ اچھا کیا کہ رہے ہیں آپ
میں کچھ نہیں لیٹی ہوئی ہوں آرام فرما رہی ہوں کھانا کھا کر ابھی فری ہوئی ہوں آپ آرام کر رہے ہیں
اچھا اچھا بچے ٹھیک ہے
جی اللہ کا شکر ہے بچ
سات س بات ٹھیک ٹھیک
آپ بتائیے
اور سنائیں
ہ اسکن کے بارے میں کچھ بتائیے آپ اپنی جو جلد ہوتی ہے اس کا کیا کیئر کرتی ہیں دیکھ بھال کیسے کرتی ہیں اسکن کیئر جو آپ کرتی ہیں
میری جو اسکن ہے وہ وہ ڈرائی اسکن ہے ہاں میری ڈرائی اسکن ہے اس سے کیا کرتے ہیں میں اسکن کو موئسچرائز کرتی ہوں اں سے کچھ چیز لگا لیتی ہوں تاکہ تھوڑا سا ہاں میں میں ایسا کچھ نمی فیس پہ لاتی ہوں تب کہ تھوڑا سا نا اسکن جو ہے وہ تھوڑا وہ رہے نمی نمی میں آتا ہاں ویسا وہ
اچھا اچھا اس کے لیے تو وہ ایک فیس پیک بناتے ہیں نا جو اس مطلب چہرے پرہ لگانے کے لیے وہ دہی اور دہی میں تھوڑا سا نا جو ٹماٹر ہوتا ہے اس کا گوودا مکس کر کے ملا کر اس کو ہاں دی کے ساتھ اور اس میں تھوڑا سا بیسن ڈال لو اس کو مکس کر لو اچھے سے اس کا فیس پیک لگاؤ
یہ گھر یہ یہ گھریلو طریق ہے
ہاں ہاں اس سے نا جو دھوپ سے وہ ہو جاتی ہے نا یننگ جس کو بولتے ہیں وہ ریموو ہو جاتی ہے وہ ہٹ جاتی ہے پوڑی بہت اچھا رہتا ہے آپ استعمال کر دیکھیے گا آپ کو کافی فرق محسوس ہوگا
مجھے نا ایسے نا آنکھوں کے سامنے جو کالے گھڈھے پڑتے ہیں نا ویس وہ بھی تھوڑا زیادہ ہونے لگ گیم
اس کا بھی بتاؤ ہاں میرے پاس بہت نسخے ہوتے ہیں اس کے لیے آپ جو کچا دودھ آتا ہے نا اس کو تھوڑی دیر فریج میں رکھ دیں اس میں کاٹن ٹپ کر کے اس کو تھوڑی دیر فریج میں رکھتے ہیں پھر کاٹن کا جو روئی ہوتی ہے اس کو پتلا پتلا نہا انڈر آئے مطلب جو کالے گھیرے والا ایسے پورشن میں اس کو ایسے پورا پیک کی طرح لگ گالیں روئی کوو وہ اس میں ٹائٹنیس آئے گی تھوڑی دیر میں نا وہ اپنے آپ ڈرائی ہونی خشک ہونی شروع ہو جائے گ تھوڑی دیر میں سوکھی سوکھی سی کوٹن پھر اس کو ہٹا دیں اور پانچ سات منٹ بعد اپنے چہرے کو دھو لیں اس سے ڈارک سرکل جو کاالل گرے ہوتا وہ چلے جاتے ہیں اور جو سوجن سوجن سی ہو جاتی ہے نا اسٹریس کے کی وجہ سے کافی م ہو جاتی ہے اس سے وہ بھی چلی جاتی ہے یہ میرا
مطب کچے کچے دودھ کو ایک ایک دہی ہوتا ہے کچا دودھ مطلب میں سمجھی نہیں آپ تھوڑا مجھے سمجائیں گے کچا مطلب دی یا پھر وہ تو
نہیں نہیں کچا دودھ جو جو ابالا نہیں ہوتا بنا ابلا ہوا دودھ جو ہوتا ہے وہ اس کو تھوڑا سا نکال کے اس میں کاٹن ایسے پتلے پتلا سا پیس سا کاٹ کے اس کو اس میں ڈپ کر کے بھگو کر اور فریج میں رکھ دینا تھوڑی دیر ٹھنڈا ہونے کے لیے پانچ سات منٹ کے لیے یا نارمل بھی ایس بھی ٹھنڈا ہو جائے گا وہ تو ٹھنڈے علاقوں میں یوں ہی ٹھنڈا ہو جاتا ہے
ہاں ہاں ہاں بالکل بالکل
جیسے وہ ہوتا ہے نا پیل آف ماسک جسے بولتے ہیں ایسے ایسے چھلکا سا کا لگا دیجے گا آنکھوں کے نیچے بہت فر ہوگا اس سے آپ کو آپ خود کہیں گی بہت جلدی میرے جو کالے گھیرے ہیں وہ صاف ہو گئے ہیں
اچھا اچھا میں نے سنا تھا کہ کافی پاؤڈر وغیرہ
یہ سب کو سوٹ نہیں کرتی کافی گرم ہوتی ہے نا تو سب کو مطلب ہ فائدہ نہیں دیتی سب کو
اچھا اچھا اچا
کبھی کبھی اس سے اس سے نقصان بھی ہو جاتے ہیں جیسے چھوٹے چھوٹے باریک باریک دانے سے ہو جاتے ہیں اور جو یہ والی اس کہ جو ہماری والی کھال ہوتی ہے نا وہ ہلکی ہوتی ہے
ہاں جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے
ہاں جو جلد ہوتی ہے ہماری وہ ہلکی ہوتی ہے تو وہ نقصان اس میں کو بہت جلدی ہوتا ہے اس لیے
اچھا اچھا
ہاں آپ بتائیے اور اور کچھ نسخے بتائیے
مجھے اتنا علم نہیں ہے کے بارے میں زیادہ
اچھا اچھا ایک ایسے بناتے ہیں جیسے نارملی جو سوپ یا فیس واش استعمال نہیں کرنا چاہتے نا جو صابن یا یہ والی چیزیں نہیں استعمال کرنا چاہتے کیونکہ ان میں کیمیکل ہوتے ہیں ملاوٹ ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ تھوڑا سا سبس لے لیجیے السلام علیکم محترم بھائی جان آپ کو لے لیجیے اس کو اچھے سے ملتانے میں کو اچھے سے پیس کر رکھ لیجے مہین ایک دم باریک باریک پیس کر ایک ایئر ٹائٹ جو ٹائٹ والا ڈبا ہوتا ہے نا ایئر ٹائٹ والا باکس جو ہوتا ہے اس میں دونوں کو ایک مطلب برابر مقدار میں رکھ لیجے اس کو جب بھی آپ اپنا چہرہ دھوئیں اس کو صابن کی جگہ یا فیس واش کی جگہ اس کو لے کر اسی سے اس چہرے پر اس کو مل کر اور دھو لیجے وہ فی فوج کی طرح کام کرتا ہے وہ بہت اچھا رہتا ہے میں شادی سے پہلے وہ استعمال کیا کرتی تھی تو بڑا اسکن اچھی رہتی تھی ایک دم چمک برقرار رہتی تھی
مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کا چہرہ بہت ہی وہ ہوگا صاف ہوگا بالکل
ابھی فی الحال نہیں ہے ابھی تو ہاں ابھی تو میں م فیٹ پر ہوں نا میں فیٹ کراتی ہوں اپنے بیٹے کو اس میں سارا چہرہ آپ کا دو سال تک کراتے ہیں تو دو سال تک وہ خراب ہی رہتا ہے اب کچھ نہ ہی کچھ بھی لگا لو وہ نہیں ہوتا ہاں لیکن میری اسکن اچھی ہے جو میری جلد ہے وہ اچھی ہے مطلب شادی سے پہلے بہت اچھی تھی میں بہت خیال رکھی تھی اپنی اس کا اسکم کا
اچھا اور سنیں
بس اللہ کا شکر ہے پٹیکنگ ویکنگ ہماری سب ہو گئی ہے آج ہم شام کو اپنے امبنییر کی طرف جائیں گے امی کے گھر جائیں گے آج ہم شام کو
اچھا اچھا می ترس ان کو سلام دینا
جی بالکل سب انتظار میں ہے وہاں پر تیاری چل رہی ہیں کھانا بانے کی
آپ کا آپ کا پسندیدہ کھانا کیا ہے آپ کا پسندیدہ کھانا کیا ہے
مجھے شامی کباب بہت اچھے لگتے ہیں بریانی بہت اچھی لگتی ہے کڑی بہت اچھی لگتی ہے
کڑی کون سی کڑی کس س کڑی مطلب
نہیں نہیں نہیں جو نہیں نہیں نہیں نہیں جو بیسن کے پکوڑے والی کڑی ہوتی نا کڑی چاول جو ہوتے ہیں وہ والی کڑی وہ میں بہت اچھی بناتی تی بھی ہ بہت دیر میں بنتی ہے وہ بہت دیر لگات کر بناتی ہوں نا بہت دیر تک پکاتے ہیں اس کو ابالتے رہتے ہیں ابالتے رہتے ہیں بہت دیر تک تو وہ بہت اچھی بہت ذق کی بنتی وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے میرے منہ میں پانی آ گیا
میرے منہ میں بھی پانی آ گیا
ہاں وہ اچھی لگتی ہے جب میں پریگننٹ تھی تو میرا بہت زیادہ دل کرتا تھا کڑی کھانے کا تو میں نے بہت بار کڑی بنائی ہے اور کھائی ہے مجھ سے کھڑا بھی نہیں ہوا جاتا تھا اتنی دیر لیکن پھر بھی بیٹھ بیٹھ کر بیٹھ بیٹھ کر میں بنی تھی لیکن ضور بنی ہ سبزیاں کھانے کا زیادہ دل کر تھا میرا
ا تو اچھی بات ہے سبزیاں کھانی بھی چاہیے
ہاں گوشت کا دل نہیں کرتا تھا بالکل ہاتھ لگانے کا بھی د لیں کرتے
میرا گوشت میرا گوشت میرا پسندیدہ کھانے میں سب سے زیادہ
ائقہ ہی سب سے اچھی گوشت ہوتے ہیں کچھ بھی بنا لو دو کوئی بھی ریسیپی بنا لو سب اچھی بنتی مھ دیا
ہاں بالکل بالکل
ایک میں ہانڈی چکن بہت اچھا بناتی ہوں آپ چکن ہانڈی چکن کو اا اچھے سے واش کر لیا ہم نے پہلے اور اس کو تھ مطلب جو بھی گھی ریفائنڈ جو بھی آپ لیتی ہیں تیل لیتی ہیں اس کو اس میں تل لیا پلک الگ نکال لیا اور ایک پیسٹ الگ تیار کرا اس میں پیاز ہری مرچ ہرا دھنیا لہسن ادرک اور اور کیا تھا کاجو
اچھا کاجو کاجو کو پیس کے
ہاں سب کو ایک جگہ مطلب میں ایزی والا مطلب میتھڈ ایزی والا طریقہ اپناتی ہوں جو ایک ساتھ زیادہ پیسو اور ایک ساتھ ٹرائی ہو جائے ایک ساتھ کر لو ان سب کو پورا ایک جگہ پیس کر اس اس کا اچھا سا پیسٹ بنا لیا پھر جو ہم نے جو ہمارا بچا ہوا تیل تھا یا گھی تھا اسی میں اس سب کو فرائی کر دیا اس میں سارے مسالے ڈال دیے جو ہمارے پا اے ٹو زیڈ ہے نا سب نمک مرچ بس لال مرچ نہیں ڈلتی اس میں کیونکہ ہم نے ہری مرچی گسلی ہے نا تو اس میں پھر ہم کالی مرچ یا سب پ ڈالیں گے ہ اس کو ساری پوری پورے پیسٹ اس کے ساتھ سارے مسالے ڈال کے اچھے سے بھون لو پھر اس میں تلا ہوا چکن ڈال کے اور تھوڑی دیر پکنے کے لیے ل دو تھوڑا سا دودھ ڈال کر پانی نہیں ڈلے گا بالکل بھی جی ج وہ پک جائے گا اس کو اچھے سے کس لو اس میں کریم یا ملائی ڈال دو جو بھی آپ کے پاس ہو اور اس میں سے کول لگا دو جب تک کول نہیں لگاتے جب تک اس کا وہ خوشبو نہیں آتی اس میں
میری عمر میں بہت پانی آ رہا ہے میرا من کر رہا ہے ھانڈے کا
نہیں میں اچھا مطلب میرے جو شوہر ہے ان کو بہت اچھا لگتا ہے میرے ہاتھ کا چکن ہانڈی تو وہ میں اکثر بنا لیتی ہوں اب بہت ٹائم سے بنایا نہیں ہے کیونکہ میں بزی ہوں نا مطلب مصروف رہتی ہوں نا بچوں کے ساتھ تو میں کھانا کم بنا پا رہی ہوں کام کم کر پاتی ہوں بچوں کے دیکھ بھال میں تو امی ہی کرتی ہیں زیادہ تر جیا کھانا بنایا کاف شک آم کر پاتی
اچھا
چلیے ٹھیک ہے ہمارا بیٹا رو رہا ہے پھر کرتے ہیں ان شاء اللہ بات ہاں آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ فس